ہیلو السلام علیکم
پتا تو کیسے ہیں آپ
سب خیری ہے تھا آپ نہیں
جی الحمد اللہ ہمارے یہاں پہ سب خیریت ہے کیا کر رہے ہیں آپ
روٹی لائی
جی
کھانا کھا رہے ہیں
اچھا کھانا کھا رہے تھ لہ ماشاء اللہم اللہ پڑیے کھانا کھائیے
نہیں وہ تو ہوتا رہے گا سب خیریت ایک دم بڑھیا چل رہا ہے سب کچھ اللہ کی ذہن ہے سب کچھ یہ سمجھ لو ہ جہاں اللہ کی رحمت برت برکت برستی ہے نا وہاں کس چیز کی کرنی ہے
بے شک بے شک صحیح اچھا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں
ہاں جی
جیسے آج کل انٹرنیٹ اور موبائل فون کا جیسے آج کل لوگ یوز کرتے ہیں تو اس پہ کچھ فائدے اور کچھ نہ نقصان بتا سکتے ہیں آپ
بہت س جتنے انٹرنیٹ کی دنیا کے فائدے ہیں نا اس سے کئی زیادہ نقصان بھی ہیں
اچھا جی تو آپ پہلے مجھے کیا بتائیں گے آپ
نقصان بتاتی ہیں شروعات میں
جی جی س گنے پہے نقصان ہے بتا درے تو بہت اچھا ہے ان چیزوں سے پہلے بچیں گے پھر کام کریں گے
ہوں تو جیسے کہ جو ہمارا بچپن ہوتا ہے نا جیسے بچپن اپ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم بچے کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو کیا پکڑا دیتے ہیں فون
ہاں موبائل فون پکڑا دیتے ہیں
تو بچہ ہے دھیرے دھیرے کر کے اس کو موبائل کی عادت لگ جاتی ہے وہ جب کھانا کھائے گا نا سبی میں فون دیکھ کے کھانا کھائے گا تو تو ایک سب سے بڑا جو نقصان ہے
جی بے شب یہ تو حقیقت ہے بے شک جس میں کیکہ بچے کے آنکھوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اس میں اس کو عدت بھی لگتی ہے بنا کھانا کھائے فون چلائے گا کھانا نہیں کھائے گا
کھانا نہیں کھائے گا دوسرا اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ صرف فون پہ کنسنٹریٹ رہے گا مطلب فون کا جو پربھاوی ہے وہ فون کی چیزیں ہیں اس کے دماغ میں شارٹ ہو جائیں گے
جی جی بالکل
نہیںگ چیز جیسے کتابی جو گیان ہوتا ہے نا وہ نہیں پڑھ پائے گا اس کا شکھا کا استر بھی ہاں اس کا شکھا کا استر بھی ڈاؤن ہو جائے گا
جی اس کو تو سمجھ صرف وہی ہے کہ میرے کو فون چاہیے فون میں سب جو ہے
ہاں بالکل بالکل صیح ہاں
جی اچھا اور
دوسرا آپ نے دیکھا ہوا جب ہم فون چلاتے ہیں
جی
اس میں کچھ چیزیں تو اچھی آتی ہیں جن کو ہم پوج رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بنا بلائی بھی آ جاتی ہیں من مان ن میں مد مہمان نوازی بنا بلائی کر لو
ہوں ہ بیےسک بسک
تو وہ چیزیں بھی ہے وہ بھی ایک طریقے سے نقصان ہی ہے کیونکہ ہم جب فون چلاتے ہیں ایک چیز دیکھتے ہیں دوسری چیز آ جاتی ہے تیسری چیز آ جاتی ہے تو ہمارا جو سمے ہے وہ بہت زیادہ برباد ہوتا ب بر
جی جی
اللہ کہتے ہیں کہ اپنا جتنا سمے ہے
جی
خدا کا شکر گزار کرے نواز کریے ساری چیزیں کریے اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اپنا روزگار کرے
جی جی جی جی
میرے حساب سے تو سب سے زیادہ اگر دشپرباؤ ہے یا کمیاں ہیں فون کی وہ یہ دو کمیاں ہیں ایک تو ہمارا جو
ہوں
نیا جنریشن آے والا ہے یا نیا جو نئی پیڑھی ہے گ نا
جی جی ہماری نہیں دگڑی
وہ خراب ہو جائے گی
جی بے شک ان چیزوں سے تو خراب ہو جائے گی
ہاں دوسرا ہمارا راست سہ میں
جی جس کی اسٹم پہ سب سے زیادہ ہےی کو مندر ہموگ سام گے
بالکل اور آپ فرمائیے آپ کے حساب سے کیا ہے تیرا ہم قدی بتائیں گے
جی میری طرف سے تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی جو بچے بڑے ہو رہے ہیں جو جوان ہو رہے ہیں جو فون کا جو غلط مس یوز کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو گندی پکچر ہے وغیرہ دیکھنے میں جیسے فون وغیرہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل کے بچے کیک آپ دیکھو گے ماں باپ تو بچے کو فون دے دیتے ہیں وہئی نہیں دیکھا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے کو یہ لگ رہا ہے بچہ پڑھائی کر رہا لیکن وہ غط سے سنگت میں بیٹھ کے وہ غلط چیزیں دے ستا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بھی کمی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بھی کہ بچوں کی جد کے لیے ان کو کو فون دلا دیا لیکن دیکھنے کے ہم کیا کرتے ہیں اور دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو جیسے آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ لک لڑکیاں کالج جا رہے ہیں وہاں جا کے اپنا فون نمبر ایک دوسرے سے بدل لیتے ہیں اس کے بعد رات بر بد لگئے ہیں اپنے آپس میں بات چیت
صی فرمایا آپ نے بالکل
آپس میں اپنی بات چیت کر رہے ہیں اپنا بھی ٹائم خراب کر رہے ہیں سامنے والے کا بھی ٹائم خراب کر رہے ہیں لڑکی بھی لگی ہے لڑکا بھی لگ رہا ہے دونوں ایک دوسرے کا ٹائم خراب کر رہے ہیں جبک ان کو کرنا کیا چاہیے رات میں اگر پڑھائی وڑائی کریں اپنا پیپروں میں اچھا اچھا رزلٹ لائے لیکن وہ سب چیزیں چھوڑ کے وہ اپنا آپس میں بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں
جی بالکل صحی کررنا ہے یار جی
اور تیسری چیز جو آج کل یہ چل رہا ہے آپ نے د و رہی ہیں شارٹ ویڈیوز وغیرہ اس میں اچھی اچھی ویڈیو بناتے بناتے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گالی گلوچ والی ویڈیو بنا رہے ہیں
ہاں میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں ایسا کہ ہم
جی
جیسے ریلس کا جیسے بھی آپ نے بتایا نا ریل کا
جی جی جی
اچھی بھی بنا رہے ہیں کچھ خراب بھی بنانا پتا ہے کچھ لوگ تو ایسے ہی بناتے ہیں نی بہتر طریقے سے بناتے ہیں جس سے کہ ہمارا وہی تو میں کہہ رہی جو ہمارا آنے والا پیڑھی ہے اسی پہ اثر پڑ رہا ہے اس چیز کا کہ کیسے ایک جیسی وہ ٹی وی سو بھی نہیں آتا ہے کیا تین سو میں آتا ہے ساؤدان انڈیا سترک انڈیا بت ساری چیزیں ہیں ایک طریق،،،،،،،،،، ے سے اس کو دیکھ کے زیادہ ہماری جنریشن خراب ہو رہی ہے ٹیلی ویژن کا آج کا تو میں آپ کو کیا ہی بتاؤں آج ہم لوگ یہ میں کہیں ایک جگہ نوکری کرتی ہوں
جی
ہے نا تو میں گئی تھی ایسے ہی فیلڈ وزٹ میں میرا جانز، ا ہوا ادھر اور میں نے دیکھا وہ جو کیندر ہوتا ہے نا آن واڑی شاید آپ نے
جی جی ہاں آنگن واڑی چ نہ ہے م
ہاں تو وہاں میں گئی اور وہاں میں نے دیکھا کہ آنگن واڑی کے سارے تالے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں
اٹے اللہ کیا کر رہے
یہ چار دن پہلے بھی ہوا تھا اور چار دن بعد میں ادھی ہوا دوبارہ
جی
تو دیکھا ہم نے ہمارے وہاں سے کیندر پس کچھ بھی سام ان نہیں گیا واپس مطلب کسی نے کوئی چوری نہیں کی اور وہاں ایسی چیزیں ملی ایسے ایویڈینس ملے جن کو دیکھ کے آپ حیران ہو جاؤا کیا اللہ کیا مطلب لوگ اتنا اتنا موسوف ہو گئے اس چیزوں ان چیزوں میں وہ دیکھ ہی نہیں رہے وہاں کیا ہوا کہ وہ لڑکا اور لڑکی کوئی دے کے آیا ہو کسی لڑکی کو انہوں نے تالا ٹوڑا آپ اپنی وجہ سے توڑا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کی بات رہوں گی وہاں پہ ایسے س ایڈنس ملی ان سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تال چوری کے مقصد سے ہی توڑا گیا تھا تالا توڑ گایا توا صرف اپنی موج اور مستی کے لیے
اچھا اچھا جی
کیا ہی کہ ہے گ ہے ہمارا ہ جو کتے نام ہاں ایک طریقے سے جیوا
یووا پیڑھی بگڑے رہی ہے اچھا آپ اس کے فائدے اور بت بتیے مجھے
ہاں اس کے فائدے بت ے ہیں اس کا فائدہ جیسے ہم شکچھا کے استر سے دیکھا جائے تو تو بہت اچھا اچھا ہے سماچار کس طرح سے دیکھا جائے تو انٹرنیٹ کی دنیا بہت ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے ہےا اور دور سنچار کی بات کی جائے تو آج ہمارے پاس کون ہے تو ہم دنیا کی خبر لے سکتے ہیں خبر دے سکتے ہیں پہلے ہمارے پاس فون نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آپ نے سو ہوگا اندرا گاندھی کے جمانے کا ان کا مرڈر ہو گیا اور ان کو کو فون تک کرنے کا موقع نہیں ملا
کچھ بھی چنندہ لوگوں کے پاستے وہ بھی بڑے امیروں کے پاس
وہی صحیح فرمایا آپ نے بڑے امیروں کے پاس ہم جیسے لوگوں ک تو کو کیا ہی کیا ہے اور سر مئی
جی میری نظر میں تو دیکھیے جیسے ابھی ہم لوگ فون کا یوز کر رہے ہیں اس ٹم پہ اگر اچھے کے لیے تو جیسے ہم پہلے کوئی ڈاکومینٹ ہوتے تھے آدھار کارڈ وغیرہ ہمارا یا کوئی آئی ڈی تو ہم لوگ اس کو ہاتھوں میں چھپا کے لے کے جاتے تھے کہ گر نہ جائے ڈر سے ایسے جاتے تھے لیکن اب کیا ہے اب ہمیں فوٹو کھینچنا ایک فوٹو سے سینڈ کر دیا ہمارا کام ہو گیا اور کوئی ڈر نہیں پوری سیکورٹی کے ساتھ
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا ویسے پھر میں لیں گے پھر ملاقات ہوگی ویسے مجھے بہت خوشئی آیا سے بات کر کےیا سے